نےم لسانی کموائی
بھائی ٹھیک ہوں بھائی آپ کیسے ہو بھائی
بھائی میں بھی ٹھیکوں بائی گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی
بھائی گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی
اور بول بھائی اپ
بھائی میں بھی ٹھیک بھائی آپ کو کتنے ٹسک بجے آ بائی یہ کال ہو کر
بھائی اس کے بعد مجھے ایکٹا س کچ ہے
ہاں بھائی بھائی بھائی بھائی میرے کو تو دو بچ گئے بھائی
بھائی سارے کریں گے بھائی ہم ایک بجے تک بیٹھے ہیں
بھائی ایک بجے تک نہیں بھائی یار ٹائم پہنچ جائے گا بھائی مجھے یہاں سے بیٹری کا بھی ہے نا بھائی ایشو بھائی لائٹ نہیں آئی بھائی اس کے ساتھ اس کے ساتھ مجھے بات فقت نہیں ہے نا بھائی
اب تو مجھے کچھ بول رہے تھے دو بجے تک
ہاں بھائی کرتے بھائی مگر لائٹ ہی نہیں ہے بھائی بھائی مچھر خان اں کے
تو بھائی ایک کام کرتے ہیں اس کے بعد میرا ایک ٹاسک ختم کرتا ہے اور آپ کے دو کال تو بس ٹھیک ہے
ہاں بھائی شکر اللہ کاف لائٹ بیا آگئی
بس اپ کرو بات آپ دو بجے تک کرتے ایک بجے تک
ہاں بھائی لائٹ تو آ گئی بھائی بھائی اب تو میں فون کہاں پر رکھوں گا بھائی چارج پر بھائی
بھائی رکھو نا آپ کہیں اچھی جگہ جہاں رکھتے ہو گے
وہاں پر بائے اکسٹینش بائے
بھائی وہاں کیوں ہے خود کے پاسلہ ہوناا
بھائی وہاں پر بہن سوئی ہے نا بھائی بھائی چلو چلو کرو نا بھائی کال بھ
ہاں
باد تب تک بائی اچھے سے بات
ہاں
ہاں بھائی اور بتاؤ بھائی یار آپ اور کیا کھانا وانا کھایا
ہاں بھائی کایا آپ نے کایا بھائی سال رنگ کیا تھی آپ کا
کئی سالن تھی بولا بھائی چنا تھا بھائی
چنائی
ہاں بھائی چلنا تھا بہت کچھ کبئی
بول رہ ہوں چنا کے ساتھ کیا تھا اور
جنااک سب بہت ہو بائی
کیا بہت
بھائی چئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے چائی کے ساتھ رس ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے بھائی
کیا رس ہوتا ہے اس رس کو مزہ لگتا ہے
ہاں بھائی اس رس میں مزہ لگتا ہے بہت بہت مزہ آتا ہے میرے کو بھائی
بہت مزہ آتا ہے
ہاں بائی
بھائی اور بولو بھائی میں آپ کو ایک پرانے انداز میں پرانے نہ پران انداز میں جس ج میں چھوٹا تھا جیسے میں چھوٹا تھا ت میں شاعر سناتا تھا یاد ہے
اچھا اچھ بھائی آپ شعری سان آپ بہت اچھا شاعری بولتے ہو بھائی سنا ہو اپنی شاعری بھائی جی ہے سر یہ سمجھنا بھائی
تو ہی میری عادت ہے ہر تو ہی میری دعا
ہاں
تیری آنکھوں میں سکون ملا اب کہیں نہ جانا ہے
اچھا بھائی
دل میں بسی تیری یاد کی مہک ہر سانس میں تیرا نام لکھا ہے تو دور ہے پر اتنا قریب ہر پل تیرا ہی پیغامکھا ہے
ہ ہ ہ
تیری اور میری خوابوں کا شہر جہاں ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں وہاں نہ کوئی غم نہ کوئی فکر بس پیار کے رنگ میں رنگے رہتے ہیں
رگ میں
وہ کہتے ہیں کبھی اور کبھی اور ہوتا ہے دل بھی تو نادان ان کے سوا کہیں اور کھوتا نہیں
ہاں
اپنی یادوں سے کھویا ایک دن کی چھٹی مجھ کے حتے بھی
واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
او ہو بھائی مزہ آ گیا بھائی مجھے آپنی شاعری مطلب کہ ہر روز گر گر کر بھی مکمل کھڑا ہے اے زندگی دیکھ میرے حونصلے تج سے بھی بڑے ہیں
واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
بھائی ایک بات بھائی
بھائی آپ بہت اچھی شاع بولتے ہو بھائی
ہاں بھائی ایک بات بولو بھائی مجھے
ہاں بھائی بھائی
جو اب آئیں گے نا نا یہ پروسیسنگ میں
ہاں بھائی بھائی ہاں بھائی
مجھے جتنے پرسوں سے کی کالس اور آج کروں گا کل کروں گا اور پرسوں کروں گا نا میں بول رہا ہوں وہ تھاؤزنڈ سے اوپر ہوگا
ہاں بھائی بھائی بھائی ہاں بھائی
حزن سے اوپر ہوگا
ہاں بھائی
اللہ اللہاویو بھائی
ہاں ہاں بھائی
اور بولو بھائی
ہاں بھائیت والو بھائی ہاں کیا
بھائی آپ تم کشمیری یوز کر رہے ہو بائی بھائی آپ کیوں کشمیر کییوز کر رہے ہو
نہ
کتنا مشل کل ہے زندگی کا ایک سفر خدا نے مرنے حرام کیے اور لوگوں نے جینے
و و و م یہ ک یہ ہاں بات کر رہا ہوں
بھائی بات کرو نا بھائی
ہاں بائی بھائی بائی بائی بتا ہاں بائی بائے
بھائی سنو نا بھائی
ہاں بھائی بائی بھائی پ ابھی یہاں پر ایکسٹینشن کرا گیا ہاں بھائی میں چٹکی کروں گا نا ہاں بھائی بنڈار گ بائی ارہ بہد م میرے کو بھائی یار
بائے سنوناا بائے مل ہے زندگی کا یہ سب خدا نے مرنے اچ لوگوں نے جینے
ہاںکےوکے واہ واہ واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی
مجےنٹر اچھا لگتا ہے آپ کو سمر اچھا لگتا ہےن ونٹر
ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر بائے ہمیں فون کا ریچارج کر لگات تھا
بھائی کہاں لگاؤ گے چارج پہ
واہ واہ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ج بائی
ہاں
بپ بہت اچھھی سےیاری بولتے ہو
بھائی بول رہا ہوں آپ نے لیٹ تھاک کس سے بات کیا ہے اس پرار
موبائل
اس پر کس سے لے
چلو بات کیا بھائی میں میں کہاں سےں گ ت بہت پر بھائی
کو کس کے ساتھ کرتے تھے پہلے جب سب سے پہلے اپنے دوستوں میں مجھے دن
ہاں بھائی
اس سے پہل کس سے کرتے تھے بہن کے سات
بہنوں کے سھ بائی
وہ کیا بولتے تھے وہ وہ کیا بولتے تھے
میں بھائی ایسے کرتے تھے بات کسی ٹاپک پر بات اٹھاتے تھے وہ اسی وہی ٹاپک کرتے ج پھر لاسٹ میں ختم ہبھائی
ہم بھی کرتے ہیں بھائی کوئی بھائی آپ کو پت ہے اس ٹائم کیا ہو گئے جب ہم جب ن کھیلنے گئے
ہاں بھائی اس ٹائم کیا ہوا تھا ذرا بتاؤ بھائی میرے کو
بھائی اب مجھے اس لیے نہیں کھیلنا ہے کیونکہ میں اوور کانفیڈنٹ ہوتا تھا میں نروس
بھائی بھائی آپ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتے ہو بھائی بھائی آپ ڈرتے ہو آپ جب آپ کو بولتے ہیں ہاتھ رکھو نا ایسے پھر آئے گا
بی تو بھی بی تو بھی کھیلا نا تھوڑا اینڈ میں اچھا
بھائی آپ بہت اچھا کھیلتے ہو بھائی
ماشاء اللہ بھائی نظر نہ لگی مائی
ہاں بھائی
بھئی م
میں بھائی پتا گ بائی مے بھائی بھائی یار میرے کو فون میں ڈرب بھی نہیں لگ رہا ہے بھائی کیا بات ہے بھائی تو کوئی نہیں لگ رہا ہے میرے کو فون میں
کیان لگ رہا
مٹور کون پر
کیوں نہیں لگ رہا ہوا ہے
فسٹ چارج ن بھائی اس کو کیا ہو گیا میرے ف ایک ہٹارا فون میں اس چ ہو گئی ہے
ہاں بھائی
ہاں بائی لائٹ کمزور ہے اس ک لیے پاور کم ہے
ان لوگوں نے آئی او ایس میں کیوں یہ ایپ رکھا ہے آئی فون میں
بھائی یہ کہاں یہ امیروں کے یہ غریبوں کی پ وہ کہاں ہے اس میں رہے گی بھائی
اچھا ٹھیک بائی
بھائی آیا اس میں نہیں رہتا ہے بھائی یہ ایپ شیپ بائی وہ پرائیویسی فون ہے آئی فون بائی
ہمارے پاس بھی آئی فون ہوتا بھائی بھائی ہمارے پاس بھی آئی فون ہوتا بھائی
ہاں بھائی بھائی بھائی ہوگا ایک دن جانی بہت
انشاء اللہ ایک دن جانیے بہت پینسا ہوگا اتنا پیسہ ہوگا
ہاں ہاں بھائی بہت میںسا ہوں
انشاء اللہ کیس
ہاں بائےک تو امیر بن رہے ہیں بھائی
انشاء اللہ بیہم
کیا اور بتاؤ بھائی آپ آپ مجھے گھومنے ہی نہیں لیتے توو بھائی کہیں با بھائی
کیوں نہیں لیتا ہوں ببائی لیتا جو خود کے اب تو میرے سات ہی ہوتے اب
گومنے بائی
بھائی اب تو میرے سات ہی ہوتے ہے جب بھی نکلو گا میرے سات ہی ہوتا ہے
ہاں بھائی آپ ہی کے ساتھ ہوتا ہوں بائی بہت اچھے
ہاں بھائی اس بلا بھائی
بھائی اب ایک منٹ ہے بھائی ساڑھے بارہ تک ہم بارہ چالیس تک سب کالے ختم کریں گے بھائی
اوکے بائی
بھائی سنا بھائی اب میری تو اب میری اب میری دو کال ہے اور آپ کی ایک کال ہے تو وہ ختم کریں گے تو
بھائی پہلے میں ہی کروں کال
میں نہیں پائی ایسے نہیں ایسے چلی موتی ہے پھائی پہلے میں کروں گا پھر رہی کیا وہ کراسٹی یہاں آپ میری ہے مجھے بھی کراسٹی آپ میری ہے یہ
ٹھیک ہے بھائی
ہاں بھائی میں ٹھیک ب کرتا ہوں نا آپ کو بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک پلان بتاتا ہوں میں آپ کو
بائے
ہاں بھائی بھائی پرفومیٹر کوئی نہیں چڑھ رہا ہے بھائی
اور بت
فون ہونا چاہ نا چارج میرے کو بھائی جلدی سے بھائی
بائی اور بول نا
بھائی اور کیا بتاؤں گا بھائی میں اور آپ بھی بتا بھائی بھائی گرمی بہت ہے بھائی
بولے
بھائی کیا شعاری بتاؤ گے آپ بھائی چلو آپ کل بتانا بھائی آپ شہری بھائی آپ کیا بتؤ گے اس وقت سا گاری نہیں بھائی آپ میں نے پہلے بتایا ایکسیڈر ہو جائے گی پھر ساری بھائی کی فلم کرتے ہو اپنے آپ کو کرتے ہو فلم بھائی
زندگی میں ایک ایسا انسان ضرور ہونا چاہے جو پوھے تو اسے سچ بتا ج سک
بیٹھو آ بھائی
کھانا کھانا آپ اچھا خود کا خیال رکھ
کرتا ہوپ